السلام علیکم
اللام علیکم ہلو ہلو ہاں وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام
ہاں بھائی جان ہاں کیسے ہو بھائی جان ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک ہے آپ ٹھیک گھر پہ سب ٹھیک
شکر الحمد للہ آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
بس دعا
آ کیا کر رہے ہو چائے وائے پی
ہاں جائے بائی پی آپ نے پی جائے
ہاں شکر الحمد للہ کیسا موسم ہے آج وہاں پہ
بہت ہی اچھا موسم ہے آپ کے وہاں سے کیسا موسم ہے
بہت ہی اچھا موسم موسم ہے صبح جو بارش ہوئے اس کی وجہ سے سے ب آج یہ ٹھیک رہا ہے موسم ورنہ بہت ہی زیادہ گرمی ہوتی تھی
بالکل
ہاں بھ جان آپ کا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں کہ جو آج کل یہ پولوشن ہو رہا ہے
دیکھیے میں یہی بولوں گا کہ دیکھیے جو یہ پولوشن ہو رہا ہے یہ ہم خود کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے
بالکل صحیح
تو اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑی سی جانکاری دیں تو بہت اچھا رہے گا
میرا ماننا یہ ہے کہ جو ہم آج کل پیڑ پودے کاٹ رہے ہیں اصل میں ریزن تو یہی ہے
بالکل
جو ہم پیڑ پودے کاٹ رہے ہیں اس سے ہوائی جو ہے فریش آتی ہے آکسیجن بن جاتا ہے اس سے ہے کہ نہیں
بالکل
ہمارے گھروں میں آلودگی موجود ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں ندیوں میں پھینکتے ہیں جہاں پہ کسی جگہ پرہ یہ جو سبزار ہوتا ہے اچھی اچھی جگہوں پہ ٹورسٹ پلیسوں پہ ہم گھر سے لاتے ہیں یہ جو ہوتا ہے کہ کھ خراب چیز ہے پالیتھین ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے ہاں ہم کیا کرتے ہیں پھر کسی اچھی جگہ پہ پھینک دیتے ہیں اس سے کیا ہوگا اس سے تو خرابی ہو جائے گی
بالکل بالکل
ہے کہ نہیں ہلو
ہاں بالکل
ہاں میرا ماننا ہے کہ اپنے بچوں کو تربیت دے کہ نہیں آنے والی جنریشن کو بھی فائدہ ملنا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں ہم کرتے ہیں پہلے خود ہی خراب نئی جنریشن کیا سیکھ جائے گی سے
بالکل بالکل تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے رکے
میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں یہ پیڑ پودے نہیں کاٹنے چاہیے ہ ہلو آپ کی وہاں پہ آواز آ رہی ہے
ہاں بولیے آپ
ہاں
ہاں
میرا ماننا یہی ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے کہ گندگی جو ہم پھیلا رہے ہیں
ہاں
اس کو قابو میں کرنا چاہیے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے ایسا کام کسی جگہ پہ ہم جاتے ہیں وہاں پہ یہ گندگی نہیں پھیلانی چاہیے اس سے بھی ہوتی ہے ایئر پولوشن
بالکل بالکل اور آپ کو پت ہی ہوگا ا کہ دیکھیے ندیوں میں کوجرا کوڑا کچرا ڈالتا ہے تو وہ بھی گندی ہو جاتی ہے
ہاں بھائی جان
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے
یہ دیکھو جو ہم پیڑ پودے کاٹ رہے ہیں
ہاں
دیکھو ہمارے صحت کے لیے آکسیجن ضروری ہے کہ نہیں
بالکل بالکل صحیح بات ہے آپ کی
ہاں میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم کسی جگہ پہ پیڑ کاٹیں گے اس جگہ پہ ہمیں دو تین اور پیڑ لگانے چاہیے چھوٹے چھوٹے جو گروتھ کرے گے اس سے ہمیں فائدہ مل جاتا ہے بعد میں دیکھو آج کل کے لوگ پیڑ کا ہیں پھر کیا کرتے ہیں پھر نئے نہیں لگاتے ہیں
بالکل بالکل بالکل
ہاں جتنا بڑا پیڑ ہوگا اس کے پتے ہوگے اسے یہ پولوشن دور ہوتا ہے یہ ہماری ہی غلطی ہے آنے والی جنریشن کو اس سے نقصان پہنچتا پہنچے گا
جی بالکل
آپ ساڈ میں جا سکتے ہو کیا
ہاں ہاں بجےیا تو جیسا کہ آپ کو پت ہی ہوگا کہ دیکھیے پولوشن بڑھ رہا ہے کہ آپ کو پتا ہوگا جو یہاں پہ لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں موٹر سائیکلس چلاتے ہیں اور پلاسٹک کے بیگس بہت کچھ جلاات تو اس میں ایٹموسفیئر میں دعا چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے پلیوشن بڑھ جاتا ہے
صحیح بات ہے
تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اگر یہ جلانا بند کرے اور جو یہ موٹر سائیکلس ویکل چلاتے لمٹ میں چلائے تو کسی بہت حد ب تک جو ہے پلیوشن ہے بچ سکتا ہے رک سکتا تو آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں
ہاں وہ تو صحیح بات ہے دیکھو آج کل کے کارخانوں ہے بڑے بڑے دیکھو سیمنٹ کی فیکٹریاں ہے وہاں سے اتنا دعا نکلتا ہے کہ حد ہی کرو پھر
بالکل بالکل
ہے کہ نہیں
بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے
ہاں
تو دیکھیے جو سیمنٹس کی فیکٹریاں ہے اور بھی بہت ساری فیکٹریز ہے
ہاں ہاں پلاسٹک کی فیکٹریاں ہوتی ہیں الگ الگ ٹائپ کی فیکٹریاں ہوتی ہیں جس سے پولوشن ہوتا ہے
بالکل بالکل اس سے جو یہ
اس سے اس کا اس کا ذمہ دار انسان ہی ہے کوئی جانور مت ہے
ج ج تو دیکھیے جو اس سے یہ کیمیکلس نکلتے ہیں دوا نکل اگر کیمیکلس کی بات کریں وہ ندیوں میں ڈالتے ہیں یہ اگر دھئےیں کی بات کریں وہ ایٹموسفیئر بھی چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے جیسے ہوا خراب ہوتی ہے اور جو کیمیکلس ہیں وہ پانی کو خراب کر دیتی ہے تو ہمیں کرنا یہ چاہیے ہمیں کوڑا نہیں ڈالنا چاہیے پانی میں ہمیں دھواں
وہ پانی پھر ہم ہی پیتے ہیں دیکھو ہم ہم کا کرتے ہیں فلٹر پانی آج کل ہسپتالوں میں بس یہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بیمار پڑتے ہیں
بالکل
انفیکشن آکسیجن کی وجہ سے آپ اگر ہسپتال گئے ہو کبھی دیکھ بھی ہوگئے کہ ہسپتالوں میں جو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں
بالکل
ہاں
تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ دیش میں اس پلیوشن کی وجہ سے ا سال میں لاکھوں لوگوں کی ہزاروں لوگوں کی جانچ ج رہی ہے
ہاں
اس کی ذمہوار بھی ہم کی ہے
وہ تو صحیح بات ہے اس کا دھیان رکھنا چے ہمد آنے والے نصلوب نسلوں کو بھی اس سے کیا فائدہ مل جائے گا بات میں اگر ہم دھیان رکھیں گے اگر ہم دھیان نہیں رکھیں گے تو ان کو بھی نقصان ہو جائے گا بعد میں
بالکل بالکل بالکل آپ کی بات سے میں بالکل سہمت ہوں آپ بہت ہی اچ اچھی بات کرتے ہیں تو دیکھیے جو ہم یہ کرتے ہیں ہمیں یہ سب روکنا پڑے گا ہمیں یہ بہت مت کر رہے ہیں نیچر کو نقصان پہنچا رہے ہیں اللہ تعالی کی قدرت نقصان پہنچا رہے تو یہ ہم خود کو خود خود کے پار پہ خود ہی کلہڑی بار ہے
ہاں اس سے تو ہمیں ہی ن
تو آپ کی رائے کیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے
جی
ہیلو آپ کی کیا رائے آپ کی کیا رائے ہے
اس بارے میں میرا ماننا یہی ہے کہ اگر
تو کیا کرنا چاہیے اس پہ
ہاں ہمیں اس اس پہ خود پہلے غور کرنا چاہیے پھر ہم کسی کو بول سکتے ہیں کہ اس پہ غور کرو یہ کام مت جب ہم پہلے خود ٹھیک سے کریں گے ہے کہ نہیں جب ہم خود کسی جگہ پہ پیڑ لگائے گئے پھر دوسروں کو بھی بولتے سکتے ہیں کہ یہ فائدہ ہے اس میں یہ کوالٹی ہے اس میں اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا بعد میں
بالکل بالکل
ہاں کرکٹ وٹکٹ کھیلتے ہو
ہاں کرکٹ وکٹ ہاں بہت سارے گیمس کھیلتے ہیں
کون سا گیم پسند کرتے ہو
میں کرکٹ کرتا ہوں زیادہ پسند
اچھا کھیلتے ہو
ہاں سوئمنگ بھی مجھے بہت پسند ہاں
آپ کا فیوریٹ پلیئر کون ہے
میرا فیورٹ پلیئر کرنٹ فیورٹ پلیئر میرا جو ہے وہ وراٹ کوہلی
اچھا ٹھیک
بالکل
ہ اور بتائیے
بس شکر اللہ کا آپ کا فیورورٹ پلیئر کون ہے
میرا بھی وراٹ کوہلی ہے
تو آخر میں میں یہی باتیں بولتا ہوں آپ کو دیکھیے جو ہم یہ نیچر خراب کرے ہیں اس کے ذمہوار بھی ہم بھی ہے تو اگر ہمیں اس کو بچانا ہے اس کو ہمیں خود بچانا ہوگا
یہ ہ ن ہے خود سوچتانا ا
ہاں یہ ہمیں خود سوچنا ہے اس کے لیے خود ہم کو قدم اٹھانا پڑے گا اچھا قدم تو ہی ٹھیک ہو سکتا ہے اگر نہیں تو پھر آپ کو بھی پتہ ہے جو آنے والی جو ہماری جنریشن ہے اس کو بھی اس کی وجہ سے بہت ہی خامیازاب کرنا پڑے گا
بالکل صحیح
ہم ہماری جو یہ ہے جنریشن ہم کو پت ہی ہے کہ دیکھیے پولوشن کی وجہ سے بہت ساری پرابلمس آ رہی ہے تو ہماری جو آنے والی جنریشن ہگی اس کو بھی آئے گی تو آخر کا میں یہی بولنا چاہوں گا ہم خود اپنے پیروں پہ فلہڑی بارے تو مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
ہاں مجھے بھی مجھے بھی بھائی جان اوکے اللہ حافظ